کی
السلام علیکم بابا
وعلیکم السلام
اور سب کریت سے
سب کہے سب کہ سب بڑھیا آپ بتائیے
جی سب ایک دم خیریت سے ہیں ا بھی پ گھر پریوار میں سب کلتے ہیں
ٹھیک ہے
اور فرم آپ
بڑھیا آپ بتائیے اور کیا کر رہے ہیں آپ
بس کچھ نہیں نیوز ہی دیکھ رہی تھی میں تو نیوز میں یہی دکھا رہے تھے کہ موبائل کا یوز کرنے سے بچوں کی آنکھوں پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے
بالکل بالکل یہ ہاں جی یہی بات ہماری یہ جو میرا شہزادہ ہے وہ تو بالکل نہیں سمجھتا
مشکلات ہو جاتی ہے اور بچوں کو تو موبائل سے اتنا مطلب مصروف ہو جاتے ہیں موبائل میں کہ پھر تو تباہی آ جائے ان سے اگر منع کر دو تو
بالکل بالکل وہ بات یہی بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا بٹ ہم بولتے ہمیں تو مسئلہ ہے نا تم سے
جی جی جی بالکل صحی ف ہمارے یہاںب دیکھیے ہم تو یہی تعمیل دے سکتے ہیں جو ان کے لیے صحیح ہے جو ان کی زندگی کے لیے بہتر ہے جو علم کی روشنی میں لے جائے ب تامل ہم دیں گے
بالکل بالکل اور بتائیے آپ نے کیا بنایا آج
بس جو ہے اب بسم اللہ کا ٹائم بھی ہوا نہیں ہے صبیرے تو ناشتہ ہی کرتے ہیں
اچھا اچھا اور آپ کی عید یہ پیچھے آئی تھی کیسی گئی اچھی گئی
ہ بہتگی اچھی کی ماشاء اللہ میں نے آن لائن جو ہے سوٹ منگایا تھا ماشاء اللہ کتنا خوبصورت نکلا میری خالہ نے تو اتنی تعریف کی خالہ نے بھی کم ہو چک منگا دینا ایسا
اوکے اچھی بات ہے
جی
میں بھی بہت خوش ہوتی ہوں آن لائن شاپنگ کر کے نا ایکچولی مجھے تو نا اس کا شوق ہے زیادہ میک اپ کا
اچھا اچھا نہیں ماشاء اللہ میک اپ کے بھی سارے پروڈکٹ ہوتے ہیں
ہاں جی میں بہت منگواتی ہوں میک اپ ا بہت منگا ہوتا ہے آپ کون سی شاپنگ کرنا آپ پسند کرتے ہو آن لائن یا آف لائن
ویسے تو جو ہے آا میں مطلب وقت پر ہوتا ہے وقت ہوتا ہے تو آف لائن شاپنگ کر لیتے ہیں وقت اگر نہیں ہوتا ہے تو آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں اور چاہے آپ آف لائن کریے چاہے آن لائن کی جے نفع نقصان تو ہو ہے ہی ہر ایک اس میں
ہاں نفا نقصان تو چلتا رحتا ہے بٹ یہ تھوڑا وقت تو ہاں جایا جاتا اگر ہم یہ آف لائن کرتے ہیں تھوڑا وقت بھی جایا جاتا ہے اور تھوڑے
ہ ابھی دیکھیے ابھی دیکھیے موسم کا مزاج اتنا گرم ہے ماش انء اللہ گھر سے نکلنے کی بھی ہمت نہیں ہو پاتی اتنا فرق پڑتا ہے اتنا کیا کہتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم تو کیا کہتے ہیں آن لائن ہی منگاتے ہیں
اچھا اور اچھا بازار تھوڑا کم جاتے ہو آپ
ہاں ابھی تو موسم کا م اتنا گرم ہے نکلنے کا من ہی نہیں کرتا ہے م تو یہی سلاح کروں گی آپ کو بھی کہ ابھی آپ نہ نکلیں اور کوئی چیز اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے یا کوئی چیز منگانی ہے تو آپ آرڈر کر کے آن لائن ہی منگا لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے
جی جی جی یہ یہ بس یہ شام کے پانچ چھ بجتی ہیں تو میں تھوڑا اپنی جاتی ہوں نکلتی ہوں گھر سے تو تب بھی اتنی تیز ماشاء اللہ اتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے نا
جی آپ صحیح فرما رہے ابھی تو موسم کا مزاج بہت گرم ہے ہم بھی اپنے والد صاحب کے یہاں پہ آئے تھے والد صاحب کے یہاں تو اتنی محبت ہوتی ہے ایسا سکون ملتا ہے تو ہاں بٹ کیا کہتے ہیں تھوڑا گھومنے پھرنے پہ جو ہے نہیں گھوم پا رہے ہیں گرمی کا مزاج ہے بہت
ہاں بالکل بالکل آپ کے کتنے بچے ہیں
بس اللہ کی رحم ہے ابھی تو دو ہے
ابھی توروا ا ہ ٹھیک ہے کتنے کتنے سال کیاتے اے
ابھی تو کیا کہتے ہیں ایک نائن ایئرس کی ہے نو سال کی ایک ج ساات سل کا ہے بیٹا
ٹھیک ہے
باقی کیا کہتے ہیں اپنا نہیں اپنا علم کی روشنی اللہ فرمائے
صحی بات ہے اور آپ کا شہزادہ زیادہ نوٹی ہے یا شہزادی
نوٹی تو بچے ہوتے ہی ہیں بٹ کیا کہتے ہیں جو ناک پہ غصہ رکھا رہتا ہے ہر سو میں وہ سہزادے کا ہے ہماراری
وہ شہزادی ہے بھائی اس کو تو غصہ رہے گا ہی
ہاں جی بٹ گ آ جب چھوٹے تھے ہم اتنا غصہ نہیں کرتے تھے ہمارے والد صاحب بھی یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بچوں کو ایسی تعمیل دی نہیں جو ذرا ذرا سی باتوں پہ غصہ ہو جائے بٹ
صحی بات وہ سننے والے نہیں ہوتے نا
ہم بھی میں بھی اپنے والد صاحب کو یہ کہہ رہی تھی میں ان کا بیگ کون سے یہ تمل دیتی ہوں کتنا کچھ ا کرو آپ بڈی ہے کہ جراا زیب پہ چڑ جاتے ہیں غ ایسا کرتے ہیں
صحی بات ہے ہم تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی غصہ کم کرو شانت رہو شانت سبھا رکھو
جی
بچے نہیں سنتے بلکہ آج کل تو آج کل تو تو ابو ابھی بھی اتنے گسے گسل ہونے لگ گئے ہے نا کیا کہیں تو وہی اثر پھر اپنے بچوں پر پڑتا ہے نا
بائی تو اھی کیا کہ ویسے تو مطلب میں موبائل سے تھوڑی دوری رکھتی ہوں بٹ اگر کیا کہتے پھر بھی آج کل کے بچے جوک میں دیک تو اتنے مصروف ہو جاتے ہیں فون میں پھر ان سے فون لو تو تب آ ہی ہے پھر تو اتنا ماشاء اللہ اتنے مشروف ہو جاتا ہے موبائل میں بہت
صحیح بات ہے جی بالکل بالکل تباہی تباہی مجا دیتے ہیں یہ بچے
نہیں چاہی گ
اور بتائیے آپ پ عیدی میں کیا کیا کرتے ہو
ہ بس کیا کہتے ہیں کچھ لذیذ بنا لیتے ہیں اور سیویں بناتے ہیں اور نئے نئے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں عبادت کرتے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہے عبادت انسان کو علم کی طرف لے جاتا دیا
بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ
جی اور میں تو یہی صلاح دیتی ہوں کہ عادت سے زیادہ کچھ نہیںے
صحیح بات ہے بس یہ عبادت ہی کریں گے تو اللہ مہربان ہوگا پورا مہربان ہوگا برکت ہی برکت ہوگی گھر پر
ماشاء اللہ کیا خوب فرمایا آپ نے بہت خوب
سی بات ہے
کافی خوش نما مزاج کی ہیں آپ
ہاں تو شکریہ شکریہ
تینں
شکریہ ہ اور فرمائیے
بس آپ فرمائیں یہاں پہ آپ کب تصریف ب ل رہیں ہیں
کوئی نہیں جلدی ہی لائیں گے آپ جہاں پر رہتے ہیں نا وہاں پر میری بہن رہتی ہے
جچ
اب بھی رہتے کیا بولتے ہیں جب وہ رہتی ہے
بازے رہتے ہیں آپ کے
ہاں بس جی بس ہاں جی تو وہ بہت کراؤ کراؤڈی نہیں ہے آپ کو کبھی کبھی لگتا نہیں دم نہیں گھٹتا کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں بہت رش ہے بہت بھیڑ باڑ ہے کچھ شانتی والے ماحول میں جائیں وہاں فرمائے ایسا نہیں فیل ہوتا آپ کو
ہاں بس یہ کہ کیا کہتے نہیں ابھی ہم والے ساب کیں چھٹں منانے باقی تو کیا کہتے ہے دیکو جہاں پہ روزی روٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہی رہنا ہوتا ہے وہاں پہ ساری چیزیں اپنی جو ہے اور ویسے بھی کتنی بھی مشکلات آئے ہیں رو جی روٹی کے لیے تو سب کرنا ہی ہوتا ہے نا
ہاں جی تو ہے ہی بھاگ رہا ہے انسان
جی جی
بالکلل بس یہ جو جیسے اگر ویکیشن چل رہی ہے اپنے بچوں کی تو ہم چلے جاتے ہیں نا یہ پہاڑوں والی ایریا میں جانا زیادہ خوش کر خوش
جی جی نہیں ہم م تو محبت اتنی ہے کہ ہم سے تو جب بھی بولا چاہتا ہے نا کہ کہاں گھومنا ہے ہم تو کہتے ہیں ہم اپنے والد صاحب کے یہاں پہ جانا ہے
ہ ہ ہ
جو محبت یہاں ملتی وہ ہمیں کہیں نہیں ملتی
صحی بات ہے صحیح فرمایا آپ نے میں بھی ہو ہی تھی اپنے والے سے آپ کے گھر والد صاحب یہ پیچھے ایک ہفتہ لگا کر آئی ہوں
اے ماشاء اللہ کیا خوب
اچ بہت اچھا لگا بہت بہت سکون ملا
جی بالکل سکون تو ہے ہی
ہاں جی اور آپ
میں تو یہی سالت کرتی ہوں صلاحیت دیتی ہوں کہ بھائی جہاں بھی گھومنا پھرنا ہے گھومو پھرو سب سے پہلے اپنے والد صاحھ پ جاؤ
بالکل بالکل آپ اللہ کی عبادت خ کرتے ہو کس کس وقت کرتے ہو
یہ تو کیا کہتا پانچو ٹائم کی ہوتی ہے ویسے تو باقی کیا کہتے ہیں عبادت ہے عبادت ٹائم دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے
بالکل اچھاچ صحیح فرمایا آپ نے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس سارا کام کر لیا پھر آپ مطلب یا بیچ میں کبھی بھی
نہیں دیکھیے عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیکھنا چاہیے جب ہمارے پاس وقت ہو اور ادھر ادھر ہم وقت ضائع نہ کریں عبادت کریں تو زیادہ بڑھیا ہے ہم دیکھیں موبائل میں بھی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کسی سے گفتگو میں بھی وقت ضائع کر دیتے ہیں اور عبادت کے لیے کہتے ہیں وقت وقت نہیں ملا ہم صبح سے کام میں لگے ہوئے تھے تو اس سے بڑھیا ہے کہ وقت ت ضائیہ نہ کر کے گفتگو نہ کر کے اپنا عبادت میں کریں تو زیادہ اچھا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے مہربان ہے ویسا ایسے تو ہم پہ
بلکل آپ نے دوست دوست صحیح فرمایا جتنی زیادہ بس مجھے تو وہی یہی ہے جتنی زیادہ عبادت کرے گا کریں گے اللہ ہوتی برکتا
کو بھی یہی صلاحیت دوں گی کہ جو ہے بچوں کو بھی تعمل دیں عبادت کریں کرائیں باقی کیا کہتے کہ اللہ آپ کو کیا کہتے ہیں موضو تو بھرپور
شکریہ جی شکریہ چلیے آپ سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگا
جی آپ سے بھی گفت ہوا میں بہت اچھا لگا
ٹھیک ہے چاہیے اللہ س